ہیلو ہوں
وعلیکم السلام
السلام علیکم اور
اور سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
سب تو بڑھیا ہیں
کیا کر رہا ہیں کانا اپنا
نہ پینا بھی لین ہاں چل گئے تھے آ بچہ لوگ کو گھمانا اور نہیں بیتلا جانا ہے
بیتلا چل گئے تھے جی
ہوں بیتلا اتلا گھم کے گات بجار
وہ تین بجے سمع ہو کے گئے تھے
ہاں
خوب ماتتے کی ہے نا
نہ مستی کیا کریں گے بال بچہ گھمانے گ
باگ ہووں کو دیکیں
باک
ہوں
باغ نہیں باغ کہاں یہاں پر ہے بگ کی نظر پڑال ہے کا پلمو پلم بگ نظر پڑال
پڑل تو نہیں ہے لیکن بولتا ہے کہ وہاں کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے
وہ آپ ہی لوگ کا مل سکتا ہے ہمرا نہیں مل سکتا ہے اچا
ہاں اچ دیکے کہ نہیں
ہاں ہاتھی تھا ہاتھی ہمار بیٹا کے فیورٹ ہے یہ دن بار ہاتھی ہی ہاتھی بو رہتا ہے
اچھا ان ہوگنا
آ
ہڈن بھی ہوگا
آ یہ سم کہاں بیٹھل ہیں
اور اسکول بیٹھا فڈ نہیں تھ بار
کسان کسان اسکول کہاں پہ ہو رہی ہے ہمیں
جاں بجریا میں ہمارے س مل تھے نا
ہاں ہاں
اسی کا جو گراؤنڈ تھا ارے جہاں دکانیا پر کاندہ بینائے آے
ہاں ہاں ہاں
کھ کب بگلوا م اس پ لیا
ہگ ا کے سرٹیفکٹ ہے ہمار پاس ٹ کے
یہیں سےکے تھا کا
براسی پرسینٹ ہے
اچھا اب تو اسکول کا استتی بہت خراب ہو گیا ہے
کہ کریے گا ہر چیز کا استتی خراب ہوتا ہے
نہیں یہاں کا رجنیت ہو گیا گاؤں کا رانیت کر دیا گاؤں کو پہلے حر میں پٹر تھے
ہ لسلی گنج کے تلاس گروجی تلسی مستتا وہ ریٹائر ہوئے نا
ہاں
بیٹی کا جوائن کر کے
ہاں
کیسے کیسے تو ڈی سی ا سے ہے ڈی ایس سی سے مل کے ڈی او پی او سے
ہاں
شکھا وباگ کے
ہوں
بیٹٹیے کے بنا دیے ہیڈ ماسٹر نیو جونگ تھا جو ان سار کا چانس تھا تھا بننے کا ان کو نہیں بننے دیا نام تھا ر نواس سر کے تھے
ہاں
بہت کیسا کیسیے ہوا لیکن نہیں انتا
ہمرو رج منی تو اوریا اسکول میں بڑی تٹیم رہا ہے
رجمنی کرتی
ہ وہ تو بڑی گھوٹالا سھوٹالا میں سنا تھاے نام آیات
وہ تو سرکاری ٹیچر تھے نا مڈل اسکول میں پڑھاتے تھے ہی ہائی اسکول تھا
ہ
وہ تو مارنا گئے تھے
ہاں مرک
اچل چندن مہتا کے جانتے ہیں نا
ہاں جی
آج کل آئےل تھے تو بیٹھل تھے
ہاں
تو ہم لوگ م یہ روول پی رہے تھے ہیں
ہاں
بات ایسے کھلا تو آپ کا نام لے
ہوں تو یہ بیٹوا تھا کا رجملی میں
ن ا ن تھا
ہاں
تو چاچا لگتے ہیں چلنا
ہوں
بولے کو ان کرا سے کیسے دوست دیا گولے تیرا
ہاں ہاں
کم خلی ہوگلوا تو ہوگلوا
ہاں
تو ٹوٹو سے جھگڑا چلال ہم تو نہ ک تھوڑا سا کوئی دقت نہ ہے تو نہیں ہی ہمرا س کا دقت رکھ ٹوٹو سے جھگڑا وگڑا کبھی توارے ہوا
ہ
ٹیک تھاک جش تو انگ بات
دیکھا جائے گا ابھی
ہاں پہل ریڈ ترف ریڈا پچ حلو نا
ہاں
وہیں بولے کہ ریڈا پچی تھا پہلے تو پ کرر لیے تو ہاں اسی لیے ہم
ہوں
بولے ہما کوئی دقت نہیں ہے وہ بولے
ٹوٹو سے جھگڑا نہیں چلتا تھا ا بڑکا بیوہ تھا نا
ہاں من وہی منا ا ف سے
زمین کے میٹر میں ہمار جمین سر سھجا نکال ہلواں
اچھا
وہی سے س باسا بسیی چلت رہے ت سوجیت بھییا بڑی مار مار ل ت بولا یکٹ
ہاں
کہاں یہاں رہتا ہے ا بڑکا بھیوات ہے یہاں سے کبھی چھوڑ چاڑ کے بھاگ گ وہی سمئے کلج کٹ کر رہرب نا کر رہ انا
ہاں چھڑ د ساروے ساروا ہو نا
ہا چھوڑ کے اد ب چکا اکا تو ہم جب ملاے تب اا تو ہم کیا بولی گ اچھا
ارے تو جانتے ہیں پہلے ہم ڈالنے رہتے تھے نا
ہ
دور چن جک چلتے ہیں وہ آتے ہم روم چندن چ جی روم میں آتے تھ تو سات ان تھن پہلے
ایکر سے ہم کہاں ٹینشن کربی ہوی تھورا لگاات با کہ ہمار س ہمار برابری کے لائکا ہی چھڑا ایکا سے تو ہما کوئی مطلب ہی نہیں رہتا یہ ویسے بڑکا بیواس ہوال ن بالر خوش لوا ہلے آ چل ہلے مارتا پہ جے جمپلی کیا رے پرپٹ سلاد یہ مو سے کھیلل ہی مو کا تی بال بر چلاؤ تو پہلے دیکھیو تورا س ہمیں چلتے چل جی
بولے کے کوئی دقت نہیں ہے ہمار سے پوچھ رہے تھے کیسے دوستی ہوا اس و سے ملیے باسجتے ہیں
ہوگل با جؤپ
نہ تو چندن ہمیں س سینئر تھے ہیں ان سشس ہم کی کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا ہوا ایکرے مٹر میں تو ایکرے میٹر میں کبھی جبھی ایک بھیو سے ہو ہلوانا ہ ت کہ چندن کے بلاتا اپنا تج تک ہم کو ٹوکٹا کی کربے نہیں کیے ا مان لک کہ تورا کوئی ٹوک ٹاک کرتےب تب نا آج تک ہمر ٹوک تاکیے نا ہم ا کا تو کوئی میٹر
ہوں ہوں
وہ اپن آتے تھے اب کوئی بھی ہم ہی توورا بولا ہو ٹوکٹ کرتے تب نا وہ بسا بربا دمی نہیں ہے وہ سب تیز آدمی کا ہے وہ سب کبھی سب لفڑا پڑ نہیں کرے
نہ تبھی بانی اننی گرت ہو ڈل رہی میں
ا پانی تو گرتے ہوا اب ہمین کے جو حلوہ نا حین کے سارے ہم کے سرکل دوست یاری سب ہم کے گروپ الگ الگ ب ہم کے لوکل سے زیادہ کوئی مطلب ہی نہیں رہ با ہم کے سب بازار کہنے کیا اننے کے ہمیں کے جب تک یہاں کے بھائی جی جب یہاں تک یہاں ات نا تب تک تو مت پوچھا یہاں کے بات جب ان کو باہر شفٹ کیا گیا ن ت پھر دھیرے دھیرے ڈاؤن ہونا پڑا ہے
نہ ضروری ہے سمے کے انوسار یہ سب
ہ
کام بھی صی چ نہیں ہے
لیکن ایسا دقت نہ کہی اب ب کہ کبھی کیکو سے دقت ہوت ت کخنوں کچ ھ ہو سکتا ہے
وہ تو بات صحیح ہے س جارون سر سے بات ہو لو
کیا کا
ل کون دے رہے ہیں ہم کہے یہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ والا سر بات ہو رہا ہے س دوسر کے بات سن کے د بھرمی تو مت ہوئی ہے بائی بابو ہمار پر بیش پاک ے ہم کے لیے ایسا ہے نا سر یہ گاؤں گھر کے لکن ہے
ہ
پتا ہے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں ہم سر کو نہیں جانتے ہیں
اچھا سنا نا ان کا ان کا یہ کہد ہوں کہ کاپی کھل گئی ہےی بائی جیرو تھری
کاپی کھل گیا ہ
ملب کاپی آج کل میں ہم کو پت لگا ہے کہ کھل جانے والا ہے ان کا م پرفیکٹ ایک دم نیوز میں ہے ن
ن نا جیس سر سے سر سے ہم پوچھیے
ہاں
کہ کاپی کھل گیا سر تو بولے کہرے ڈیٹ پر ڈیٹ تو بڑھ رہا ہے آج کل میں کھل جائے گا
کہ دقت نہیں ہے ڈیٹ پر ڈیٹ بڑھ رہا ہے ہم ڈیلی بات کرتے ہیں جیسے پھلے کا آپ لوگ نمبر میں ہے کوئی دقت نہیں ہے ہم کہ لیے دیکھیے سر ہم لیکن دے دیں گے لیکن بائی دبے اگر ہم لوگ کا نہیں ہوا تو ہم لوگ یہ نہیں نا سنیں گے سر کہ ہم لوگوں میٹرک کا ایگزام دینے کے لیے پیسہ دیے ہیں چاہے اور کچھ ہو مان لیجیے ہم لو دے دیے ہیں اب ج آپ مان لیجیے بنل وہ سر بگاڑ بگاڑ ہو جائے گا تو وہ چیز آپ سے ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ارے نہیں ا بو اگر ویسا نوبت آئے گا تب ن بگاڑ ہوگا آپ لوگ کا کام ایک دم ہنڈریڈ پرسینٹ ہے ہاں اگست کے لاسٹ تک آپ لوگ کا ریزلٹ آ جائے گا اس کا
ہ اگست کے لاسٹ تک کہاں جتا ہو اگست دس اگست تک آ جائے گا ابھی جولائی چلات ہے نا
ہوں تو جولائی ختم ہوا نا ہوا
ہاں دس بیس تک آ جائے کے چاہی
وہی لاسٹ اگست تک بولے تو بیس کے بعد آ جائے گا تو لگتا ہے کہ بال بھی آ جائے گا ا اکتوبر تک اکتوبر ستمبر اکتوبر تک بحالی بھی آ جائے گا
ہوں ہوں ہ را جائے گ
تو تو آن لائن وہی کریں گے نا
سب انیں کے جی کہ ل میں رکس لےے جب
ج ہ ہاں لیکن بولیں گے کہ چوز کیجیے گا ہم لوگ ادھر ہے ادھر
سامنے کھڑا ہو کے ہم نے آن لائن کروائی ہے
ہوں
ہوں
وہ تو رزلٹ ہوا د گا توجھے پتا چل جائے گا ہم مل کے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا پھر تب وہی سر بول کہ ہائے تو ارے لائکن تو ہ تین چار پانچ بے نے روز فون کرا س کہ دے دی بھیا کہیں دے دی ہم کہہلے روک یا رک بکو مات کپار پر چڑھ جبے توی ن ہمار گاں گھر میں رہ لبے بگڑ کر تو سے
نہ نہ دیکھا اپن وہلا پہل دیکھلا خالی پرسنٹیج آ جتبا نا
ہاں
تو تو باقی کتے دب
الے تو پھر ہے نا کہ ڈیٹ وا ختم ہو جاتتے نا
ڈیٹوا نہیں ختم ہوتاب ارے ایک چیز بتا دو یہ چارج ہے ن دو ہزار ستائیسو میں کر د
اب فون کر اب بھی فون کریں گے نا
ہاں
تو ہم سر کو بول دیں گے کہ ار دیکھیے ایک آدمی لان کے مان لیجیے پنجاب کی یہاں جاب کر رہا ہے بھرمیت کر دیا ہے سب کے اب بول رہا ہے کہ بھ آپوگ جوائن کیجیے گابعتیں گے
اور
یہ بات کر دیتے ہیں کل ہواؤ کا
ہاں کہ دیک پانچ گو نہیں کہ کہ پانچ گو نہیں دس گ لے کر ب
دس گ لیکن تھا ل اتنا فون کر رہا تھا نا لیکن ہم کہ دھ ل ب تو پھر چاڑ جیے ہمار پ آ ہملک ہو کہ نہ ہو جھوٹو کے ہم اپ نکالب کہ توہین کے نکالب مان لیجے جھٹوں کا اپ پیسہ دے سے جھگڑا کرنا ٹھک بات نہیں
ہاں